وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
جی الحمد للہ اور سنائیے چائے وغیرہ پی لی جی الحمد للہ آپ کے گھر پہ بھائی بہن ماں باپ سب تھی
الحمد للہ آپ نے پیچھا آ ہے
جی الحمد للہ میں نے بی پی
اور بتائیے کیا چل رہا ہے روزمرہ کی زندگی میں آب
بس چلی رہا ہے آپ سنائیے کیا کر رہے تھے
بس فون چلا رہا تھا آج کل تو فون چلانا عام ہو گیا ہے
جی بالکل فون تو چلاتے آج کل تو سبھی فون چلاتے رہتے ہیں
صحیح بات ہے ویسے بیٹھ پھ خیال آیا تھا اس فون کے کئی سارے فوائد بھی ہے فائدے بھی ہے لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو نقصان بھی ہے اس کے آپ کو کیا لگتا ہے موبائل فون کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں
موبائل فون سے ہم کسی بھی شخص سے ج سے ہمیں تعلیم معلومات حاصل کرنے کرنے میں مدد ہوتی ہے آن لائن کلاسز لیتے ہیں بچے یا بینکنگ وغیرہ کرتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس سے
کہ جیسے پہلے کے زمانے میں تو پہلے خط بھیجے جاتے تھے ڈاک کے ذریعے پھر جب پہلے پہلے لینڈ لائن آیا کرتی تھی
جی بالکل اس پہلے کے زمانے میں کسی کو کوئی خط وغیرہ بھیجنا تھا تو اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے
آج کے دور میں اگر ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک بھی رابطہ کرنا ہوگا تو فون کے ذریعے ہو جاتا ہے یا اگر آج تو ہم ایس ایم ایس بھی ڈالتے ہے جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی اس سے ہمیں کافی آسانی ہو گئی ہے
موبائل فون نے تو ہماری زندگی بہت ہی تبدیل کر دی ہے کہئی کئی اچھی چیزیں بھی ہیں اس کی
اچھے چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اچھی چیزیں پہری اچھی چیز یہ ہے موبائل فون کی کہ ہم کسی سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہے دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے رات آج کل تو س دوسری چیز چیز اچھی ہے اس متعلق کہ آج کل کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ تر فون پہ ہی حاصل کی جاتی ہے موبائل فون کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے اس چیز میں
جی بالکل بالکل تو آج تو آج ہم تو بول رہے ہیں کہ موبائل فون کے بہت سارے فائدے ہیں تو میرا ایک آپ سے سوال ہے موبائل فون کے نقصانات کیا ہے آپ کے حساب سے
سب سے بڑا جو مجھے خود کو لگتا ہے نقصان یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ موبائل فون زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں پہ برا اثر پڑ جاتا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہے جو کہ آج کل اگر آپ دیکھو گے آج کل ہر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ہے چھٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے اینک لگانا پڑتا ہے ان کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں موبائل فون کی وجہ سے اور دوسرا سب سے بڑا نقصان ان جو مجھے یہ لگتا ہے کہ موبائل فون زیادہ زیادہ تر استعمال کرنے سے ہم اس کے ساتھ کافی زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں
جی بالکل وقت بہت ضائع کر دیتا ہے یہی
نیند کم ہو جاتی ہے انسان کی پڑھائی پہ برا اثر پڑ جاتا ہے
ہاں پھر انسان تک ہوتا وہ موبائل فون کس طرح استعمال کرے موبائل فون وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے یا پھر برے کاموں کے کے لیے استعمال کریں لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے ہیں جو موبائل فون استعمال کر کے پیسے بھی کماتے ہیں
جی بالکل بالکل بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل فون کے ذریعے پیسے کماتے ہیں
وہ اپنی جو نوکری کے پیچھے نہیں لگتے بے روزگار نہیں رہتے موبائل فون کو ذریعہ بنا کر وہ اپنا روزگار ڈھونڈتے ہیں
جی بالکل بالکل اور ایسا کرنا بھی ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک صحیح استعمال ہے موبائل فون کا نہ کہ کسی فالتو کام ہے موبائل کا اس
ہاں صحی بات کہی آپ میں یہی بات بولنے والا تھا کہ اس کے برعس بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو دن بھر سوشل میڈیا چلاتے رہتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ان کے لیے فائدے مند ہو جس سے وہ پہلے اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی آنکھوں کو کو نقصان پہنچاتے ہے اس کے بعد اپنے ذہن کو نقصان پہنچاتے ہے
بالکل موبائل فون سے تو آج کل دیکھا جائے تو نوجوانوں میں کمر درد گردن میں درد آنکھوں میں درد بہت ہی عام ہو گیا ہے کیونکہ اس سب کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو جیسے وہ موبائل فون چلاتے رہتے ہیں دن بھر تو ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے اس کی وجہ سے ان کا جو جسم کا جسم کے جو انگ رہتے ہیں وہ
صحیح سے نہیں رہتے
صحیح سے نہیں رہتے ہیں ان پہ صحیح ورزش نہیں ہو پاتی
ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے
جی بالکل بالکل
میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ موبائل فون کو زیادہ تر غلط استعمال نہیں کرتے صح استعمال نہیں کرتے آپ کا کیا خیال ہے اس بات پر
جی بالکل بالکل آپ کی بات بھی صحیح ہے ہر کوئی بچہ ایسا ہوتا نہیں لیکن لیکن جیسے آپ بول رہے تھے کہئی نوجوان جو ہیں وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اپنی روزگار ڈھونڈنے میں اپنا روزگار کمانے میں
تو ایسے بھی کئی بچے ہوتے ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ آپ کے حساب سے موبائل فون کی جو نقصانات ہے وہ کم کیسے کر سکتے ہیں
موبائل فون کے نقصانات اگر ہمیں کم کرنے پڑیں گی تو ہمیں پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں موبائل فون کو صحیح طرح سے استعمال کرنا آنا
جی بالکل ضرورت کے وقت جب ہماری ضرورت ہوگی اس پہ
ہاں ہمیں ہمیں ایسیے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم کیا کم ہم بیٹھے بیٹھے موبائل فون چلائے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس سے بہتر ہم تعلیم حاصل کریں
جی بالکل ایک مقرر وقت رکھے کہ ہم ایک گھنٹے موبائل فون چلائیں گے یا دو گھنٹے موبائل فون چلائیں گے تو اس سے اس کے نقصانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں
اور ہم نقصانات کو فائدے میں بدل سکتے ہیں اگر ہم موبائل فون کو زیادہ تر اس استعمال کریں لیکن وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں استعمال کرے کیسے روزگار ڈھونڈیں گے استعمال کرے وہ بھی ہمارے
اگر دیکھا جائے تو آپ بول رہے تھے کہ موبائل فون سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے تو آپ کے حساب سے موبائل فون سے وقت ضائع کیسے ہوتا ہے
ہ ہ جو مجھے خود لگتا ہے یا پھر جو کہ آج کے دور میں ہو ہے موبائل فون سے وقت اس وجہ سے ضائع ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں کام ہم سوشل میڈیا فالتو میں چلاتے رہتے فالتو کا ٹائم ضائع کرتے سوشل میڈیا چلاتے چلاتے
ویڈیوز پہ گھنٹے گھنٹے برباد کرتےتے ہیں فضول گزارتے ہیں اس پ اس پہ وقت جی بالکل لوگ گیمس کھیلتے ہیں اس پہ وقت گزارتے ہیں جس سے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے
ہمارا ذہن بھی سست ہو جاتا ہے
جی بالکل آج کل دیکھا جائے تو جو نوجوان رہتے ہیں ان کو نیند کی کمی بہت ہو رہی ہے
تو اس کا بھی ایک اس کی بھی ایک ایک وجہ یہی ہے موبائل فون ہی کیونکہ دیر دیر تک ب وہ موبائل فون استعمال کر رہتے ہیں میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ تین تین چار چار بجے تک موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر صبح بولتے ہیں کہ مجھے تھکان محسوس ہو
میرا ایک دوست ہے مجھے ایسیے اس آپ کی بات پہ یاد ہےیا میرا ایک دوست ہے وہ کرتا ہے کام اس کو عادت ہو گئی ہے موبائل فون کی اب وہ موبائل فون کے بغیر رت ب نہیں پاتا ہے یہ بری عادت ہے ایک بری عادت موبائل فون کی زیادہ زیادہ چلانا موبائل فون وہ اس کو عادت ہو گئی تھی یا شاید ابھی بھی عادت ہے وہ کرتا تھا کام وہ رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل فون کے ساتھ ہوتا تھا گیم کل کھیلتا تھا موبائل فون پہ یا سوس سوشل میڈیا کا استعمال کرتا تھا پھر اٹھتا تھا صبح شاید ابھی بھی اٹھتا ہے بارہ بجے ایک بجے گیارہ بجے
بالکل اس سے ایک تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے اور ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ہمارا جسمانی جو توازع ہے وہ خراب ہو ج جتا ہے اس سے دل کی بیماری جی بالکل بالکل اس سے دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہے سننے میں آیا ہے کہ اگر جو لوگ رات میں کم سوتے ہیں ان کی ان میں دل کی بیماریاں بڑھنے کا بہت زیادہ
ان کا ذہن بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا ہے
جی جی وہی وہی میں بھی کہہ رہا ہوں تو ہم کو چاہیے کہ موبائل فون ایسے استعمال کرے جس سے ہماری صحت بھی نہ خراب ہو ہماری علمیت میں بھی اضافہ ہو ہمارا جو جسمانی تواز جو ہے وہ بھی صحیح رہے دماغی توازن بھی صحیح رہے
ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے ہاں آپ نے بالکل صحیح بات بولی اور میں میرے خیال سے موبائل فون جو آج کے دور میں ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اچھی چیز تب ہم اس کو مان سکتے جب ہم اس کا اچھا صحیح استعمال کر پائے اور ہمیں کرنا چاہیے اس کا صحیح استعمال موبائل فون کا نہ کہ ہم اس پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں اور ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال صحیح سے کیسے کیا جاتا ہے ت کہ وہول آگے جا کر اس سے سبق لے
جی بالکل بالکل تو ایس بھی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے جو موبائل فون کا استعمال صحیح طریقے سے کر رہے ہیں ابھی بھی میرے میرا ایک قریبی دوست ہے تو وہ موبائل فون کا استعمال اس نے موبائل فون ہی اسی لیے لیا ہے تاکہ کہ وہ پڑھائی اچھے سے کر سکے اس نے اس میں ایسا کوئی سم وغیرہ نہیں رکھوایا ہے جس سے وہ کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے بٹ کے مطلب اپنے جو وہ پڑھائی کے لیے اس نے لایا ہے تو وہ پڑھائی ہی صرف اس پہ کرتا
ہاں وہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے وہ اس نے اپنے پاس ا کر موبائل فون یا ایسا کچھ رکھا ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال کرے اپنی تعلیم کرنے میں یا تعلیم میں اضافہ کرنے میں یا اپنے آپ کو صحیح بنانے میں
بالکل بالکل امید ہے کہ آپ بھی اس باتوں پہ عمل کریں گے میں بھی اس بات ان باتوں پہ عمل ہر کواں تو
ہاں ان شاء اللہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے ان باتوں پہ عمل کریں موبائل فون کے نقصانات کیا ہے اس سے دور رہے اس کا اچھا استعمال صحیح سے استعمال کرے تاکہ آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں
جی بالکل بالکل تو امید ہے آپ سے آپ کو بھی مجھ سے بات کر کر بہت ہی اچھا اچھا لگ ہوگا مجھے بھی آپ بات کر پر بہت ہی
ہاں آپ سے بات کر کر خوشی محسوس ہوئی امید کرتے ہیں دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی
اوکے اللہ حافظ
خدا حافظ